و برکاتہ
وعلیکم السل ورحمۃ
اور جی بھائی صاحب خیریت ہے
الحمد للہ باجی بہت اچھا
جی جی اور گھر پہ اور گھر جی الحمد للہ بہت اچھا جی ہیں اللہ کا شکر ہے اور وہ آپ کے گھر پہ کیسے ہیں سب
الحمد للہ ماشاء اللہلہ ب کرم و کرم ہے ہمارے یہاں سے
جی جی اللہ کا رحم اللہ کر رحموں کا کرم تو ہر ہر بندوں پر بنا رہنا چاہیے اللہ کی اللہ کی مرضی سے ہر انسان انسان آگے بڑھتا ہے الگ کی مرضی کی بنا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا چلیے بارہ تھوڑی دین باتیں کر رہے ہیں اپنی جی
بجی دیکھے کل نفس ذائقہ تل موت
جی جی وہ بے برحق موت وہ برحقت وہ برحقت ہے وہ بر حکت ہے وہ ہانی ہی ہے
بے شک بے شک بے شک لیکن آج کی آج کے دور پہ باجی دیکھیے آج کے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ موت ہو گیا ہانی ہوگی آئے گی لیکن اللہ نے جس وقت اور جس ٹائم اللہ نے موت لکھا ہے اس ٹائم آنی ہی آنی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح صحیح فرمایا بھائی صاحب نہیں نہیں نماز تو پتہ ہے آپ کو نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے کیونکہ نماز تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی چاہیے فرض نماز کیونکہ اللہ کی یہ پانچ وقت کی نماز ہے پھر بھی لوگ اس سے نہیں ادا کر پا رہے ہیں
دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی عیلہی وسلم کو اللہ نے جب معیراج پہ بلایا تھا تو اللہ نے تحفے میں نماز دیا ہے نا اور اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پچاس وقت کی تھی لیکن ہمارے نبی پاک ص صلی اللہم عل وسلم ہمار اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہر ہر وقت ہمارے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتے گئے کہ یہ اللہ ہماری امت اللہ میری امت کو بخس دے یا اللہ ہماری امت کو بخس دے اللہ تبارک تعال سے ہمیں اسہ رو رو کا اتنا رو ر دا اللہ سے کہ ہمارے نبی کے آنکھ کے آنکھ کے آنسو دااڈ ہی مبارک ان کی مطلب بھی گیلی ہو جاتی تھی
بے شک بے شک بے شک یہ اللہ کی جب اللہ کی ذکر ہوتے ہیں اللہ کی وہ ہوتی ہے تقریر ہوتی ہے تو واقعی بہت دل مطلب خوش ہو جاتا ہے سن کے بہت اندر سے وہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی نے کتنا اپنے اس زمانے میں اپنے بندوں کے لیے کیا کیا کیا آج وہی بندے ہیں جو مطلب اللہ نبی ہمارے صلی اللہ ت علیہ وسلم اپنے بندوں کے لیے مطلب بہت کچھ کی کتنی قربانیاں دی ہیں لیکن آج بندے انیں وہی وہی بندے ہیں جو ان کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ب نماز ہے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک تو ہم وہی نہیں بن رہے ہیں اور اللہ تعالی سے میں یہی دعا کروں گی ہر مسلمان بھائی ہر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نماز پڑے نبی پاک کی آنکھیں ٹھنڈک بنے اور سکون بھی ملتا ہے نماز پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں بندہ بھی خوش ہوتا ہے
بے شک باجی کیا ہوتا ہے دیکھیے نماز پڑھنے سے بے شک نے نماز پڑ پڑھنے سے دل ہلکا ہوتا
جی جی
جو نماز نہیں پڑھتا نا جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کا دل مردہ رہتا ہے لیکن جتنے ہم وہ نماز کے لیے جاتے ہے نام مسجد پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ پہ جب نیت پہن کے کھڑا ہوتا ہے اور رکوا سجدہ کرتا ہے جتنے ٹائم نا تو اس دل سے اللہ اس کے جو دل جو مطلب مرا ہوا تو اس کو زندہ کرتا ہے اور اس کے دل سے جو کالا پن سیا ہوتا ہے نا وہ کھینچ لیا جاتا ہے سوچ دل کو صاف کر دیا جاتا ہے ایک بار ہمارے نئی پاک صلہ تی علیہ وسلم اب امام حسین اور امام حسین کشتی لڑا رہے تھے پتا تو اس میں ہوا تھا کہ امام حسن اور امام حسین سے جب چھوٹے چھوٹے تھ تو حضور پاک صلاحوتعلم بارگاہ بھی جبری لامیا وہ یہ بولے وہ یے دیکھ رہتے ہیں کہ حسین امام حسین کو تو نہیںئی پ بول رہا ہے کہ حسین انی پکڑو نہیں پاک صلی السلم مطلب بولنے حسین شیخ حسین حسن کو ایسے ایسے لڑو ایسے ایسے لگنا چاہیے لیکن جب ج ریل امین ہے تو انہوں نے دیکھا بولے یار رسول اللہ آپ کے تو دونوں صاحب جاتے ہیں لیکن آپ ایک کو ہی آپ بول رہے ہیں تو جبریل امینس سے بولے ہیں کہ ای ای جبریل تو مجھے صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک کو وہ کر رہا ہوں نہیں ادھر دیکھو فرشتے لگے ہوئے ہیں کہ حسین سے بول رہ کہ امام حسین سے کہ آپ بھی اس طرح نہیں کس طرح کیجیے
بے شک اللہ کی تو ہر ایک بات ڈالی ہے اللہ نے اس دنیا میں جو جو مطلب جسے جسے اس دنیا میں لائے ہیں وہ مطلب اللہ کی اللہ کی مطلب وہ ہے اللہ کہ مطلب بندے ہیں حالانکہ میں کلو مخلوق ہے بندے ہیں اللہ نے جو مطلب دنیا میں جس ج انسان کو بھیجا ہے سب کی عبادتوں کے لیے بھیجا ہے کہ عبادت کرے اور یہ اپنی عبادت اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اللہ تو رحیم و کریم ہے وہ کسی کسی ان کا نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کسی کے باپ ہے وہ تو ایک ایک کی ہے وہ اللہ جو پورے جمالی دنیا کا رکھوالا ہے میرے اللہ
لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے نبی کو اتنا اتنا اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے نبی کو ملنے کے لیے بار بار بلایا کرتے تھے کہ ہے جبریل جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ کیونکہ ان ان کو ن اللہ پاک سوچیے اتنے نبیا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیس پیگمبر ہمارے نبی اس دنیا پہ آئے لیکن ہماریے نبی سے اتنی محبت تھی کہ دنیا بنانے سے پہے جنت کے گیٹ پہ لا ال اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تھا پہلے ہی اللہ نے مطلب اللہ نے اپنے نام سبان نبی کا نام لکھ دیا تھا اور جب آدم علیہ السلام کو دنیا پہ جب بھیجا گیا تھا تو پ ہے صدقا قرآن پہ آیا ہے کہ صدکا طلب کرو صدکا لگا کہ دعا کرو ہے نا لیکن لیکن جب ج جب آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے آدم علیہ السلام کتنے سال تک دنیا پہ تھے لیکن وہ اتنا رو رہ تھ اللہ کے بارگاہ پہ اتنا رو رہے تھے تو طلب کر رہے تھے یہ اللہ مجھے معاف کر دے ایک غلی ہوئی تھی کی ان سے کہ گندم کا دانا انہوں نے کھایا تھا ہے نا لیکن اس اس اللہ نے جو کہ مناع کیا کیا تھا لیکن سیتان نے کے ان کے اندر بسوسا ڈال کے یہ قدم
ان کے ان سے غلطی کروا دیا آج وہی دنیا میں جو انسان ہے تو وہی مطلب اسی کی وجہ سے ہے
بے شک ہم لوگ آدم کی اولاد ہیں آدم الام ہمارے باپ ہیں قیامت والی دی ن نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت والے دن جب انسان جب قیامت آئے گی تو لوگ سب سے پہلے آتم علیہ السلام پنس جائیں گے بولیں گے آدم تو آپ ہمارے باپ ہو ہماری پخیس کراؤ لیکن عادل السلام کیا کہیں گے ہماری ایک غلطی کی بج ج میں کتنے سال تک دنیا میں تھا ایک غلط کی وجہ سے لیکن وہ نہیں بخسوائیں گے سب کے پاس جائے گا انسان ہے سب جتنے نبی ہیں سب کے پاس جائے گا کہ آ ہماری بخش کرائی آپ ہماری بخشش کرائی لیکن کوئی بخشش نہیں کرائے گا پھر لاسٹ میں ہمارے نبی پاک ص اللہ تعالی علیہ وسلم لاسٹ میں جب سب کوئی جائیں گے تو ایک میدان پہ کال کمری بچھائے ہوئے سب اپنی اتی کو انتظار کر رہے ہوں
بس امت امت امت میری امت میں امت وہ اپنی امت کے لیے وہ میرے نبی صلہ اللہ وسلم اپنی اتی امت کے لیے مطلب وہاں کچھ بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے صرف اپنی امت کے لیے مانگا کہ میری امت میری امت
بے شک بے شک لیکن دیکھیے آج کی ڈیٹ میں دیکھیے کیا ہے نا جب پھر اس کے بعد جب قیامت جب ہوگا جب جب کہیں گے کہ جب کوئی سب کوئی کہتے ہو جائیں گے ہبی ہبی ربی امتی ہبی ربی امتی جب انسان امت جب حجور ب جب جائیں گے پاس میں تو پ سوم اپنی کالی کملی کو ایسے سب کو چھاؤں کی طرح
لیکن اللہ بھی ہمارے کہتے جرے کے رائی کے برابر بھی جو بھی نہیں کیا کر جائے گا وہ بھی جنتی ہوگا وہ تو ب بکسوانے والے تو ہمارے یہ بکسوائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ تعالییہ وسلم جو جو اللہ کی سنت پ جو جو مطلب مسلمان ہے لیکن یہ کہ اللہ کے راستے میں چلیں گے انسان تو ان کے لیے بھی آسان ہوگا دین میں چلنا اور لوگوں کے لیے بھی آسان ہوگا تو ہم لوگوں سے یہی کہیں گے کہ دین جتنا ہو اتنی اپنی دین سرل ہے لیکن لوگ پھر بھی دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں کتنا لیکن پھر بھی لوگ اتنے مصروف رہتے اپنے کاموں میں کہ اللہ کو یاد تک نہیں کرتے جب کوئی کسی طریقے کی مصیبت آتی ہے تب اللہ کو یاد کرتے اللہ کی طرف بھاگتے پھر بھی اللہ میرے اتنے رحیم و کریم ہے کہ لوگوں کی ہر مشکلوں کو دور کرنے والے میرے
اللہ تبارک تالی پہ بندو ستر موا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے
ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے وہ س
یہ دیکھیے آج کی ڈیٹ میں ایک ماہ آج کی ڈیٹ میں ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ب امتحان لیکن اللہ ستر ماہ سے بھی زیادہ
کرنے والے ہیں بے شک آپ کی بہت اچھی بات لگتی کبھی کبھی ایسی بات سنو تو دل میں بھی بہت اچھا مطلب دکھ ہمارے اندر سے بہت زدہ وہ لگنے لگتا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دینے گام میں چلنے کی توحفی دے
لیکن یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبار دعا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر ایک مومن کو پانچوں وقت کی نمازی بنائے اللہ تبارک طغط دا ہے کہ ہم سب کو ایک نے ک للاف محبت والا بنائے اور یہی دعا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں خیال رکھنے والا بنا ہے اور ایک دوسرے کی مطلب چگلی کرنے سے بچا ہے
کل ایک ایک لاکھ محبت گھر پریوار میں جو بھی رہے ایک لاکھ محبت بنائے اور ادب سے بات کرنے کی لہجہ سب کے اچھے رہے اللہ سب کی حفاظت کرے سب کو نیک راہ میں چلنے کی توفیق د
ٹیک باج آپ سے بہت اچھا لگا بات
چلیے مجھے بہت اچھا لگا دین کی بات ہوئی ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا لگا ایسے ہی دن کے بعد پھیلاتے رہے انشاء اللہ دنیا میں بھی سب اچھا رہے گا اور لوگ بھی اچھے رہیں گے چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ